اسلام
اب کہ بھابھی جان نے ادھر سے آواز دے دی ہے کھآنے کے لیے
نہیں نہیں کھانا بن گیا کھانا بن گیا آپ کھانا بنا گیں دس منٹ دس منٹ بعد میں ریڈی ہو جائے گا کھانا
ہاں تو ہماری بھی بول کے گئے تھے کہ پانچ سے سات منٹ میں ہو جائے گا تو یہ دس منٹ ہی مان لو دونوں کے برابر ہی چل رہا ہے
ہاں ہاں
تو بڑھیا نا اس بیچ میں دونوں میں فری ہو جاے گے آٹ بجے تک اپن
اور کیا ایک اور ایک اور ہو جائےگا پھر میں دو تین کوال پہ سے شام کو کھانا کھانے کے بعد میں پھر جیسے فری ہوے گے نا اس میں کیا باہر آ جاؤں گا پھر باہر آ کے پھر بات کر لیں گے
ہاں اس ٹائم کر لیں گے بول کے پھر کل تو مطلب ایک دوسرے کا دونوں کروا لگے کیوں کہ میری تو ابھی تین ہی ہوئی نا تو میری تو ابھی کیا ہے باکی ہے اور آپ کی تو کیا ہے تین آج کر لیں گے نائٹ میں تین ہی بچ
ہاں
لیکن میری زیادہ رہے گی بھی ک
آ کل کر لیں گے
ہاں جس میں یہ تو اپن کا تو ہو گا تاک پ پیپر کے ٹائم پڑ گے نائ میں ٹائمل گ دن میں تو اپن کو بزی رہیں گے اپ کیکہ یہ دن میں کیا پیپرے کے آئ گے کریں گےاک کہ فائد تو رہیں گے کھا کاؤیا ریٹ وٹ کرو کھ بھی دن میں ٹائم نہیں مل گا اب اتنا اس ت
ہاں ہاں صحی ہے
دیکیں گے ہوو تو اس ٹائم پہ تو با بھی چیز پڑتے ہے کیا جگو پ لو نہیں بھی نہیں تیار
ارے تیاری تو میری بھی نہیں ان کی بھی نہیں ہے
سیکنڈ گیڈ میں
ہوں
س
ارے بھرا تھا فارم تو دونوں ہی بری ہوئے ہے سیکنڈ گریڈ کا فسٹ گریٹ گ تیاری کچھ نہیں کر اب لیب اسٹینڈ کا پیپرک بھی تھا تو یہ پیپر دیک کے آئے تھے
اچھا اچھا اچھا اچھ اچھا وہ تو پیپر اچھا ہےتایا لوگسے بول رہے ہیں یس بات
کس کا
لبس کاا
کیا
کیا پیپر جیادہ مطلب ہارڈ نہیں تھا
پوسٹ کم دی ن آان
نہیں انتالیس سو کے آس پاس کی ساید پانچ سو ہی تھی بائی انتالیس سو کی نہیں آئے گی پھر ابھی دوبارہ
ہاں انتالیس سو تو بہت زیادہ ہو یہ انتالس تو ہے کہ نہیں پس تو مارے
کچھ ایسا ہی پھا ہے یار میں نے اس ابھی آج آر ایس کی آئی نا اس میں کوئی پوسٹ ہی نہیں ہے آپ بھرتی ہو کیایار اس کا میں تو کبھی نہیں میرا
آر اس کا میں بھی نہیں بھرتا کیا مطلب ہے دینے کا اب اب اب اب نہیں بھروں گا پیپر کیونک کیا آنے ج س
ہاں وہ تو دقت ہے میں تو اس بار ہوٹار ہو رہا تھا ا اس لیے میں کہ کر دیتے ہیں نہ پھر پیس لگا کے دسے تو کون پڑتا
واہ
میں نے کہ ایک بار اور چانس لے لیتے ہیں میں نے کہ اگلے سال فری تو ہوتےیں گے پڑھ لیں گے شروعات بھی کر دی تھی میں نے پڑھنے کے لیے پھر بعد میں ا ڈسٹرب ہوا نا ہمارے بھائی جانوں نے ڈسٹرب کر دیا جو دقت رہا پھر
ہاں ہاں وہ کر کے ماحول صحیح رہتا میں تو میں تو بول رہا تھا تیرے کو یارپ اپ اپنا جائیں جے پور ایک بار کر لیتے اور تیرا بھی آنا نہیں ہواار پھر میرا بھی ایسے ہی چل رہا ہے
اپ اپن ہے نا کسی کام کے ساتھ اپن رات میں پڑھ بھی سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اپن اوکے تو پسٹ گبر دیں گے دوبارہ گ نوٹس لے لیں گے جے پور سے پھر اپن تاکہ رات میں جیسے پنپت دیں گےا کہش
ارے وہ کام جاب کرتے ہیں نا ارے ارے کلدی مطلب ایسا ہے اس میں جاب کرتے ہیں تو کچھ بھی پڑھائی نہیں ہوتی تھی
آ
آپ پڑھ نہیں سکتے اس میں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ملتا نہیں ہے ٹائم کی تھکان ہوتی ہے آدمی کو جو ب وہی تو بات ہے کام کے پڑھائی کے بنتے نہیں پھر
جیسے مان لو نو گھنٹے اپنے وہاں آنا جانا وہ آ دس ساڑھے دس گھنٹے ختمیادا
ارے وہ ساڑھے دس گھنٹے سٹی کا ماحول ہوتا ہے اس میں کیا وہ وہ
ہ کیونکہ آٹھ سے نو گھنٹے کی ہو نا تو اس کے بد آنا جانا گیارہ گھٹے ہو گئے پھر کانا بنائیں گے
کھانا بنانے سوئیں گے اور ہوتا نہیں ہے وہ بیٹھتا نہیں ہے وہ اس میں ضرور بیٹھ جاتا ہے جیسے اپ ہے نا جیسے کھلا کام ہم کر رہے گے نا
ہوں تو ایسا کریں گے چھ مہیین کام کر کے تھوڑے پیسے کی ہو گی نا پھر اس کوھوڑ دیں گے پھر وہ اپنے پراپرٹی کا کہنے لگ جائیں گے
ہ ہ ہاں ہاں ہاں
ایسا کر لیں گے پھر
ایسا ہی ہوگیا ایسا ہی کرنا کٹے گا کیونکہ ابھی کیا ہے یہ پراپرٹی کا بھی کیا ہے ابھی تھوڑا بند ہے ابھی تھوڑا یہ اس میں کیا ہے یہ تھوڑا
اچا یہ ید وگار ایک بجے سے
ہوں ہ
ہ ان میں تو سب میں ابھی سب کا انہوں نے باؤ بگاڑا تھا
باہ باہ گٹر گ جو اس لیے توا کیونکہ یہ ڈی ایل سی ریٹ ہوگ ڈی ایل سی کی ریٹ ہے زیادہ ہوگئی نا
اچھا اچھاھ تو بھائی ج نا اپ اس کا بیمار ومار بھی تو کرتے ہو نا
ہاں ہاں کرتا ہوں نا ایل آئی سی تو یار کر دینا ایل آئی سی کروائے رے نکلتی نہیں ہے میں نے کیا سال بھر ہونے والا ہے یہ کبھی ایل آئی سی نہیں ہوئی
ایک بھی نہیں ہو ہے میں تو جس پر کاروائی ہے ناپو ٹالتے رہتے ہو نا میں نے سوچا ار میں نے کہ جیادہ نہیں تو دو
ارے نہیں نہیں نہیں الاشی ہوتی نہیں یار اائشی نہیں نہیںور آلاش ہوتی تو بہت بڑیا چلتا کا
نا پلاند آپ نے اچھا اچھے ڈال رکھیا اس میں نور م کے ہے نا وہ ساس ہو جاتی ایسے مہینے کی قسم چھوٹی والی ہے نا تو آپ بھی تو کر لیتے آپ کتک تو
کر رکھا ہ اور بچے کی ایک بچے کی کر کر رکھا ہووں یار
سیکا رکھی کیا ہے
آ پھر کیا وہ زیادہ قسطیں زمانے ہوتی نا یار
ہاں وہ بھی دقت ہے ب جیسے مطلب شلر وغیرہ ہوناا تو کوئی دقت نہیں رہتی اب ایسے تو پھر بنا سیریی تو دت پ دت آتی
ہ سیلری کا بھی میٹر ختم ہو گیا نا یار وہ کیا ہے اس میں ٹارگیٹ پورا نہیں ہوا نا فکر بٹ گیا اس میں کیا ٹارگیٹ ہوتے ہیں جیسے نئے نئے میں کی دو ایل آئی سی ہوتی ہیں تب آتی ہے سیلری
گھومتا تو وہ جاتی یا تو تو نکل سکتی تھی
ار اللائسی یار اللائسی کا تھوڑا ٹریڈ ا کم ہو گیا ہے ار ال س
ہاں پہلے سے بہت کم ہو گیا وہ تو میرے پاپا کے دوست ہی بولتے رہتے ہیں ب سیکھ لے ل سیک کر لے میں لکڑے میں نہیں پڑایاے کیونکہ کوئی بھی آج کل ہے نا ہے اس پتنا دھیان نہیں رے پہلا ایسو بول
تو اس وجہ سے اب اتنا کریز نہیں رہ جتا پہلے تھا
اللہ سےی ہےر تو اچھی چیز کیونک یہ اس میں کیا بیمار میں ہو جاتا ہے رسک اور منگ
ہاں پھر اس میں اپنی بچت بھی نکل جاتی جیسے بھی آپ آپ کے ن سزا دے کے کیا اب جیےارو دس سال کا کیا ا وہ دس سال بع اس پڑھائی کے لیے کر جای چی تو اسٹم پہسےلیں گے تو کام ہیئ گی
ملیں گے ہاں جیسے جیسے مطلب نا ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی تیرا بچہ چھ چھ سال کا ہو گیا تو ان کی ان کی کس ا نا مطلب چودہ چودہ سال مط ہوگی جما ہوگی چودہ چودہ سال مطلب جمع ہو جائے گی اور ان کو ملے گا مطلب جیسے ابھی پچیس سال کا ہول ہوگا بچچا تب اس کو پورا پیمنٹ پیمٹ م جائے گاطلبات د لائی ہوائے گا پچیس سالک نہیں نہیں وہ بھی وہ بھی لے سکتا ہے اس میں منی بیگ بھی اس مي منی بیگ کا پلان بھی جسے اپنا جیسے مطلب اٹھارہ سال کا ہوگا تب بھی مطلب جو ہے نا بیس بیس ہزار روپ جائےیں گے اس کو اٹھارہ سال کا ہوگا تب ملے گے بيس پھر بسال گاؤں تو ہوگا تب ملے گا بیس پھر بائیس سال کا ہو ملے گا بیس پھر اکیٹا پیمنٹ ہو کے مل جائے گا
اچھا ہاں ب وہ ایجوکیشن کے ٹائم کالج وغیرہ میں جاتا ہے نا ٹو اس ٹائم پھر پھر کیا ہے فیس وغیرہ تھوڑی جیادہ بھاری رہتی فے
ہاں ہاں تو کرا کرا سکتے ہو اس میں تو ایسا پلان بھی ہے اس میں ٹو
اچھا جاں تک تو اچھا ہے پھر وہ تو بس وہ سیلی رہے تو پ یہ افورڈیبل ہو جائے سیلے تو دقت رہتی نہیں یار میں نے کہاں سے د فیر
سال کی سال ہوتی ہے ا الشی سال کے سال کرا ٹو
اچھا مہینے والی قسطیں نہیں ہے تو سال بھر میں کتنی قسط آئے گی جو
سال بھر میں ایک ہی قسط آئے گی جسے اپن رکھ سکتے ہیں اس میں کیا مطلب ہے نا ایک تو منتھلی وہ ہوتی ہے قسط ہے نا ایک تر ماسک ہوتی ہے ایک جسے چھ چھ مہینے کی ہوتی ہے ایک بارہ مہینے کی ہوتی دوبارہ میں نے جیسے ایک ساتھ اب تیرف مطلب جیسی مطلب مطلب نا اس میں ایسا ہوتا ہے جتنے چھوٹی عمر ہوتی ہے نا اتنی ہی قسط کم آتی ہے
اچھا اچھا اچھا
ابھی تیر بچے کی ہوئے نا تو کم سے کم بارہ تیرہ ہزار کے آس پس ہوئے
سال بھر کے
ہاں تو اس کو ہے نا پانچ چھ چھ لاکھ روپئے آرام سے مل جائیں اس
ہاں لیکن روزگار ملنے دے رہے تبھی کرائیں گے نا
ہاں تو سال بھر کو بڑا پلان رکھنا نا اس میں ایساتا جس سال بھر کا پلان ہو جائے تو ایجنٹ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا این ار سی ہو گئی ٹو الائیسی قسط تیری والا جمع ہو جائے گی بارہ میں ایسا نہیں ہے جے این ٹی آئے جمع کرانے کے لیے کوئی دقت نہیں ہے
جمع ہو جات ی ہے لیکن بارہ تیرہ ہزار بھی ایک ساتھ جمع کرانا بھیار اپ جس لیے تو ابھی باہاری ہے نا اس سے اچھا تو یہ رہے کہ جیسے کہ گ سے جو روزگار ملے نا تو تیر مین کی رکھل
تین مہینے کی ار وہ ایسا ہوتا ہے ج اس لیے تو بھائی اپنا نا بارہ مہینے میں اس کا لوگوں کوئی بات نہیں مطلب ایڈجسٹ کر کے جمع کرا بھی سکتے ہیں ہے نا اور وہ روزگار مل جائے تو اس میں تو دقت نہیں ہے
ہاں تو روزگار بعات ہی کرائے گی ایسے تو اپنے دیک مہینے کی کرواائے جاؤ تین مہینے کی کروائے یا سال بھر کے پیسے تو گھر سر ایے چاہیے چاہیے
ہوں ہوں ہوں
کے گ ہی نہیں اپنا کہ دستے سنا بھی ابھی تودھر ادھر سے کر کے اپنا وہ خرچہ پانی نکالتے جو وہی وہ وہ ہے
ہاں
یار اس بار تھوڑی د دقت ہو سکتی ہے یار میرے کو ایسا لگ رہا ہے دقت ایسے ہو سکتی کہ جسے میں ابھی میں نے ٹائم دیکھنے کے لیے واپس کیا ن ک ل ن اس کو تو باہر تو اپنے نا نو کے اوپر ہو گئے لیکن اندر والے میں نا پانچ کے اوپر اسی سے کہ رک گئے وہاں پہ
نہیں نہیں نہیں نہیں نو ب نو بج کے نہیں نو نو تیئیس ہو گئی اس میں چوبیس ہو گئی ہونے والی ہے کوئی
نا وہاں پہ پانچ اننچاس پ ایک اور رک گئی ہے
نہیں نہیں وہ کوئی دقت نہیں ہے اوپر والے کو والی کام آئے گی
نہیں بہت سی بار میں نے اس کنڈیشن پہ دیکا ہے وہ کوال یا تو کاؤنٹ نہیں ہوتی یا پھر کہ وہ کاؤنٹ ہو جی ہے لیکن وہ جیرو زیرو سیکنڈ دن میں سےا ہوا تھا میں کر رہا تھا نا وہ کیا ہے وہ بیچ میں رکی نا جسے مطلب اندر گڑ ٹائم الگ رہتا تھا بار کا الگ چ رہا تھا نا وہ اندر جب میں نے اس کو سبمٹ کیا نا جیرو جیرو سیکنڈ میں سبمٹ ہوگی اب دیکھتے ہیں یہ بگڑے گی کیا ہے کیونکہ اندر کا جام ہو رہا ہے اس میں
نہیں یار یہ تو کول سی ہی تھی یار اس میں تو کول کٹا بھی نہیں تھا
نہیں کوال تو صحیح چل رہی لیکن جو میرے اسکن جو کال کرتے ہیںا اپنے ایپ میں اس جگہ پہ ایپ
میرے تو سیم ہی آ رہا ہے یار جیسے اب اس میں اندر بھی ایک ہی آ رہا ہے باہر بھی ایک ہی کیا رہا ہے جیسے کولن پروگریس پروگریس پہ بھی سیم آ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے چل رہا ہے نا ٹھیک ہے اب کھانا وانا کھائیں گے نا ٹھیک ہے
ا تج آتیس